لقسام
وعلیکم السلام خیریت
ٹھیک ہے الحمد للہ اور کیا ہو رہا ہے
جی سب ٹھیک ہے فی الحال تو ابھی کچھ نہیں ہو رہا
اچھا
کے
اور موسم کیسا ہے
موسم یہاں تو دھوپ بہت تیز ہے وہی بادل لگ رہے ہے
اچھا جہاں بھی بہت گرمی ہے سب کو سردی زخام ہو رہا ہے
کل سے میرے بھی مطلب کہ یہ حل لخ میں عجیب طریقے سے کیا ہے بتاؤ رات بھر سوئی نہیں صحیح سے
اچھا کاڑھا بنا کر پئیں
پریشان ہو تو آؤ صبح کا لونگ والی چائے پی تھوڑا سا بھی کم لگ
ہوں لونگ زیادہ فائدہ کرتا ہے نا ہمم
ہاں مرچ بھی ڈال تو مرچ ہی تو غلط آ فائدہ کرتا ہے کالی مرچ
ٹون سل والا ہو جاتا ہے نا اس
ہاں ہاں اور او ٹھیک ٹھنڈا پانی بھی خوب پیتے ہوں گے آپ لوگ
نہیں میں تو نہیں پیتی اھر مطلب گرمی ایک دو روز بھی ہو تو زیادہ ٹھنڈا بھی نہیں تھا میڈم یا حالانکہ کے ایک دو روز پی لی ایک بار دو بار پی بس مجھے مین پرابلم کیا ہے ٹھنڈ کی الرجی ہے میں اچار بھی نہیں کھا سکتی کیلے بھی نہیں کھا سکت تے اگر کیلے کھا لوں تو ایک دن بیج کر کے دوسرے دن درد ہوگا کیا ہی بولو ہوں اچار کھا لو تو ویسے ہی مطلب کہ ہوگا
ہوں مجھے بھی ایک الرجی ہے نہ ٹھ زیادہ ٹھنڈا کھا سکتے ہیں نہ زیادہ گرم
وہی وہی وہی وہی ہے ہاں گرم بھی منع کرتا ہے ٹھنڈا بھی زیادہ مطلب یہ نہیں فریج کا تو دہی بھی کھٹا نہیں کھانا ہے بریانی اگر فریج کا تو نہیں کھانا امم سب کچھ تو چھوڑ ہی دو سب کچھ کھاتی ہوں ہوگا
یہ اچھا یہ اچانک سب یہ پہلے سے نہیں تھا
نہیں پہلے سے نہیں تھا یہ دو سال سے میں پریشان ہوں اس میں
اہ اور میں بھی دو ہی سال سے پریشان ہو
ارے کیا پرابلم ہے حالانکہ اتنے سارے جا مطلب کہ جانچ کروائی پورے بدن کی جانچ ہو گئی لیک لیکن کچھ بھی ایسا نہیں نکلا صرف الرجی بتایا
ہوں اور الرجی ٹھیک بھی نہیں ہوتی نا جلدی
ہم کنٹرول کرو گے تو ٹھیک ہو جائے گی اگر کنٹرول رکھو گے
ہوں
یہ پانی زیادہ نہیں گی یہ کرو گے تو اس سب میں صحیح رہے گا اگر ہم ابھی دس پندریوں سے مطلب کہ برتر کٹ دوں مطلب سمجھو دھل رہا تھا وہی چیز مجھے نا اندرونی پھر بعد میں جا کے اوپر آتا ہے جی اور آپ بتاۓ
اور بس ٹھیک ہے
جی جی
جی
اور کیا سب مطلب آں سبزی وغیرہ کیا مطلب بن را ہے اگر سب جی میں مطلب نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں کیا کیسے آپ مطلب اس کو سالو کرو گے کی نمک کم ہو جائے ہوں
نمک سبزی میں ہو جاتا ہے تو اس میں جیسے تھوڑا لیمبو ڈال دو لیمبو کا رس ہے اور ہاں یا پھر آمچور پاؤڈر ہے وہ ڈال دو اس سے تھوڑا کور ہو جاتا ہے اگر جیسے کوئی سالن ہو جیسے انڈے کا سالن ہوگا یا اور کوئی
ہوں ہوں ہوں
اس میں سے ہی وہ ڈال لیتے ہیں بہت لوگ نا آٹا ڈال لیتے ہیں آٹے سے مطلب تیز جو ہوتی مرچ آ وہ سب اس میں چلا جات
آٹا ہم لوگ کیا کرتے ہیں اگر کبھی بائی چانس ایسے تو ہوتا نہیں ہے کبھی بائی چانس ایسا ہو کیا کی مطلب کی تھوڑا لگ رہا ہے نمک تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں آٹا جو گوندتا رہتا ہے اسی کا ٹکی بنا کے اس میں مطلب کی ہول کر کے ڈال دیتے پورا وہ سوکھ لیتا ہے
ہاں وہ سوکھ لیتا ہے نمک اور وہ نمک بھی مرچی بھی وہ سوکھ لیتا ہے
ہمم ہمم ہمم تو تین جگہ ڈال دو پھر مطلب سوکھ لے گا اچھے سے
ہاں اور یا فر دہی دہی ہے کریم یہ سب بھی نا سو مطلب اس اس کا تھوڑا مٹھاس ہے
ہاں ہاں ہمم ہمم ہمم اچھا
ہاں اور
چلیے اچھی بات اور مطلب کہ جیسے سبزی وغیرہ اگر مطلب بچ جاتی یا پھر کہیں جانا ہو آپ کو تو اس میں م طلب کہ ہمیں اسٹور کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کرو گے
ہمم سبزی وغیرہ جیسے اب دھنی پتی جو جلدی خراب ہاں ا اس کو
اس کو بھی دھنیا پتے کو اگر آپ مطلب اس کا جڑ جو ہوتا ہے نا اس کو کٹ کر کہ اگر وہ پ یہ یہ جو ایک ا باکس ٹائپ کا آتا ہے جو فریج میں رکھنے والا رہتا ہے یا پھر تھیلی جو آتی ہے وہ اس میں مطلب وہ کٹ کر کے جڑ کو اور پھر ڈال دو تو آپ کا جیسے دھنیا رہے گا ویسے ہی رہے گا پہلے یہ دیکھ لینا تو اس میں اور بھی گلا ولا تو نہیں ہے اگر گلا رہے گا تو وہ پورا اندر گل جائے ہوں ہوں
ہمم ہاں وہ ہم لوگ بھی کہتے ہیں کھل دیتے ہیں جب سوکھ جاتی ہے پانی ہاں تب اس کو یاھر پیپر میں لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں پیپر میں بھی صحیح رہتا ہے
فیٹ کے رکھ دو گے تو اس سے بھی صحیح رہے گا اور زیادہ تر کیا ہو مطلب جڑ کو کاٹ دو جڑ سے ہی پروابلم ہوتی ہے کیونکہ جڑ میں رہے گا نا تو وہ زیادہ مطلب جلدی بھی سوکھ جاتا ہے
ہاں
اور جڑ میں نہیں رہتا ہے تو پھر بھی تھوڑا دن تک تو رہتا ہے
ہوں
ہوں اور اس کو پلاسٹک کے ڈبے میں ڈال کے رکھو تو اور اچھا رہے گا اس میں جیسے رکھو گے ویسے ہی رہے گا
لیمو جو لیمو میں نا لیمو ہلکا تیل لگانا جسے سوکھ جاتا جلدی زیادہ دن تک رکھنا ہو ہلکا سا تیل اس کو ایسے لگا دے تو ب ہاں
اچھا نیمبو میں
ہوں اور اپنے گھر میں آپ پیڑ وغیرہ لگائیے کوئی پھول وغیرہ
کیا
پھول وغیرہ آپ لگائیے اپنے گھر میں
پھول وغیرہ نہیں میرے گھر میں نہیں لگا ہوا ہے پھول آپ کے گھر میں لگا ہے جی
پودینہ ہے ہ
ہاں ایلو ویرا ہے میرے پاس بٹ پودینہ نہیں لگائی ہوں ابھی لگاؤں گی کی لیکن ایلو ویرا ہے
اچھا
جی جی
ایلوویرا تو کھاتی ہو
وہ بھی تو صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے بالوں کے لیے اچھا ہو تا ہے نہیں میں نہیں کھاتی پیٹ کے درد کے لیے بھی اچھا رہتا ہے ہوں اس کے بھی کتنے فائدے ہیں ہوں اسکن بھی اچھا ہوتا ہے
ہاں فائد تو بہت ہے لیکن جس کے گھر پر لگا رہا تھا وہ استعمال نہیں کر پاتا
ہاں وہی بات ہے اب لگائی ہو تو ویسے پڑا رہتا نہیں تھا پہلے تو دوسرے کے یہاں سے منگواؤ
اچھا ہاں وہ بہت دن تک رہتا بھی ہے خراب بھی نہیں ہوتا لگا رہتا ایسے ہی اور
ہوں ہوں
ابھی کوئی کچھ دن رہے گا تو پھر سکھ جاتا ہے اسکول وغیرہ
اچھا اچھا جی اور مطلب جیسے اب گلاب کے پیڑ بھی لگاتے تو گلاب کے گلاب سے کتنے فائدے ہوتے ہے گلاب کا آپ مطلب یہ بھی تو بنا سکتے ہو نا گلاب پانی
گلاب پانی ہے اس کو اس کی پتی توڑ کر اس کو یہ پانی میں ابال دیں ہے نا پھر اس کو یہاں گلاب کی پتی ہے تو چائے میں بھی پڑتی ہے چائے میں بھی ڈال دیں
چائے میں بھی پڑتی ہے خوشبو آتی ہے اس سے اور بھی ہوں
اور
جی جی
اس کو پکا کر پانی رکھ اسٹور کر لیں فریج میں
ہوں
تو بھی اب چہرے کو لگا سکتے ہیں اسکن گلو
جی جی
ہوں
اور اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے جیسے باہر کا منگاتے ہو تو اس میں کیمیکل زیادہ ہو ہوتا ہے اس سے اچھا گھر پہ بنا لو اچھا ہے
ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے بناؤ خراب بھی نہیں ہوگا اچھا ہاں زیادہ دیر کے لیے رکھے کچھ بن جاتا ہے تو خراب ہو جاتا ہے
اچھا اچھا
ہاں
چلے اچھی بات ہے آپ نے نیو مطلب چیزیں بتائی
ہوں
جی اور سبزی جیسے مطلب کہ ہم لوگ کو کیا ہوتا ہے کہ سبزی بچ جاتی ہے تو اسے فریج میں ڈال اور پھر بھی اگر نہیں کھا پاتے تو پھیک دیتے تو وہ چیز پھینکنا چاہیے کہ نہیں پھینکنا چاہیے
نہیں اس کو پھینک دینا چاہیے بعد میں خراب ہوئی فریج کی چیزے تو کھانی نہیں چاہیے
ہاں جیسے مطلب ایک دن کا راہے تب کھا لو نہیں رہے تو پھر دو دو تین روز ہو گیا تو پھر پھینک دینا چاہیے کا کہ اس میں پھر یہ آ جاتا ہے نا اچھا نہیں لگتا
اور کچھ لوگ ہیں نا وہ مطلب فریج میں رکھتے ہیں نکالتے ہیں گرم کرتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں اس سے بھی نقصان ہوتا ہے
اس سے بھی بہت نقصان ہوتا ہے ہم لوگ تو اگر فریج میں ڈالا گیا تو پھر دوبارہ کھانا ہی نہیں ہے وہ پھر کھاتا ہی ہے
آٹا ہے آٹا بچ جاتا ہے روٹی کا جیسے روٹی بناتے ہے تو بالکل نہیں
ارے وہ صحت کے لیے بہت ہانیکارک ہوتا ہے وہ
ہاں یہ بالکل نہیں رکھنی چاہیے
جی
لیکن بہت سے لوگ رکھتے ہیں جن کو نہیں معلوم ہے
ہوں ہوں
تو پھل ہے رکھ سکتے ہیں پھل ہے
سو سیٹم مطلب کہ تازہ ہی کرتے ہیں اگر زیادہ اگر بچ جاتا ہے تب جا کے رکھ لیتے نا تو وہ بھی نہیں رکھ
ہاں جیسے نا رکھ لیں لیکن صبح اگر رکھیں شام میں بنا لیں نہیں تو ایسے ہاں نہیں تو
تازے میں سان لو تو ٹائم ہی کتنا لگتا ہے
گندن میں چلے
ہاں چلیے چلیے ٹھیک ہے اللہ حافظ